ہلو
جی السلام علیکم بھائی جان
پالگو
جی السلام و ععلیکم بھائی جان جی بس انشاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے گارڈن میں گھوم رہے ہیں تھوڑا س وہی صبح کا موسم تھوڑا اچھا ہوتا ہے سو ہم نے سوچ
جی بھائی جان موسم کا تو ہم بھی آنند لے رہے ہیں سوچا تھا
جی جی
کھانا وگانا کے لیے آیا تھا میں آج سوچا آپ سےکوں کر لے کافیٹم
جی انشاء اللہ یہ تو آپ کے ذن میں بہت ہی اچھا اچھی بات آئی ویسے بھی نا اییسے ایک دوسرے سےت کرتے رہتے ہیں تو کیا ہے کہ ایک دوسرے سے تھوڑا اپنے قریبی سبند بنتے رہتے ہیں اور ویسے بھی نا ایک جی جی ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوا کہ جو لوگ زیادہ بات چیت نہیں کرتے ہیں ان کے من میں کیا چل رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتا چلنا چلتا ہے ویسے ہمیں اپنے من کی بات دوسرے کو بتاتے ہیں نا تو تھوڑا مائنڈ تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے نہیں تو ایسے ڈپریشن فیل ہو جاتا ہے ایسا ہے کہ دنیا ہمارے لیے بنی ہی نہیں ہے
ہاں دیکھو اگر کسی سے گپت گم ہو جائے نا تو اس میں کیا ہے کہ ہم کو پتتا چلتا ہے بھائی ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں ہمیں پتا ہے ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے اگر ایسے گمسم سے رہو گئے تو اس میں کیا پتا ہی نہیں چلتا سال خود کا دماغ خراب تو ہے ہی دوسروں کا بھی کرتے ہیں
جی یہی تو میں کہنا چ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا اگر آپ گم سم س رہتے ہیں نا تو ان نا ا ان کے گھر والے بھی نہ پریشان رہتے ہیں کیونکہ جب کسی بچے کے من کی بات ان کو نہیں پتا چلے گی تو وہ کیا ہی کریں گے ان کے لیے کیا ہی کیا جائے کیا نہ کیا جائے اس کو کس چیز کی پروابلم ہے کس چیز کی نہیں ہے انشاء اللہ وہ کیا کریں یہ پریشانی رہتی ہے گھر والوں کے لیے بھی کیونکہ گھرم جیسے آپ نے دیکا ہوا کوئی بچہ ایسا ہے جو کہ اچھے کھیلتے رہتا ہے تو گھر والے بھی بڑے خوش رہتے ہیں پرسن رہتے ہیں
بالکل بالکل
ہ باقی آپ فرمائیے کچھ ابھی کیا کر رہے ہیں آپ ہیلو
جی جی بولیے بولیے
جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں کچھ فرمائیے آپ اپنے بارے میں بتائیے کچھ کیا کرنا
جی اس ٹائم ن میں کہیں گھومنے آیا ہوں رشتے داری میں
جی جی جی اچھا
بس سوچا ٹائم پاس ہو جائے گا اچھا
جی جی یہ تو ماشاء اللہ آپ
سناؤگ نا نام سناؤو وشنو دیوی کا
جی جی انشاء اللہ بہت سنا ہے وہ تو فیمس مندر ہے نا
وہ بہت پرسدھ مندر ہے تو وہاں پہ نا اپنے رشتے دار جانے والے ہیں
او اچھا اچھا
تو بلایا تھا کہ آ جاؤ ایک بار گھوم جاؤ بے بالکل جی تو ہم آئے ادھر انشاء اللہب سو آگے میں ہی ملا ہوں ان کے کچھ دو چار اچھی بات ہے سننے کا
جی انشاء اللہ یہ تو مطلب دکنا دیوی کا مندر نا ویسے کسی بھی دھرم کا انسان ہو اس کو ایک بار تو گھوم کے آنا ہی چاہیے کیونکہ وہ مندر تو فیمس ہے ہی وہاں کے جو پہاڑ ہیں ندی
وہاں کی لوکیشن نا ایک دم لاجواب ہے بھیا لوکیشن اچھی ہے وہاں کی
وہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی جان کی وہاں کی آپ یہ دھرم کے اینگل سے من دیکھیے اسے اس کو دیکھیے آپ کی مطلب ایک ٹورسٹ استل کے حساب سے دیکھیے یا پھر آپ پراکرتک پراکرتک د سے دیکھیے وہ کتنا ہی اچھا استل ہے کتنے پہاڑ ہیں پہاڑوں کے بیچ میں وہ مندر بھی ہے آپ جانا چاہیں تو ٹھیک ہے آپ مطلب اپنا تھوڑا بہت درشن کر کے آ سکتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے بگوان تو کہ سبھی کے سامان ہی ہے
ہاں چاہے اس کو اللہ مانو چاہے آپ کو اس کو ایشور مانو کوئی بگوان م ن ہے تو یہ کی
جی جی ویسے آپ نے جیسے دیکھا ہوا کہ ہمارے راجستھان میں ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں اجمیر شریف درگاہ تو وہاں پر نا بہت سارے ہندو بھی جاتے ہیں سکھ بھی جاتے
ہاں جاتے ہیں بالکل سبھی جگہ سب جگہ جاتے لیکن آپ دیکو میں میں بتاؤں نا میں نے مہایر جی کا ایک دن پہے کر ذکر کیا تھا نا
جی جی جی ان شاء اللہ آپ نے ایک دن بتایا تھا
اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہر دھرم کے لوگ جاتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیساائی بھی جاتے ہیں
جی جی ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی مطلب مندر اچھا ہے یہاں پ کوئی جگہ لوکیشن ایسی ہے کہ وہاں پر ایک دم دل کو مطلب خون ملے تو پھر یہ انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کس درم کا ہے بہت سے لوگ ایسا نہیں ہے کہ ویسے جائیں بہت سے لوگ اس لیے
جی جی کچھ ماننے والے ہیں کچھ لوگ جو ان بات پ ایسی بات پر دھیان دیتے ہیں زیادہ
نہیں یہ تو ہمارے من میں ذن میں یہ بات اب بڑ ہی جا رہی ہیں ہماری حکومت کے دوارا کبھی نیوز آپ نے جیادہ تر دیکا ہوا کہ نیوز چینل والے یہی باتیں بتاتے ہیں ہمیں کہ اس مندر میں یہ کر دیا ابھی آپ نے دیکھا ہوا کہ رام مندر میں چندا چوری کا کبھی آروپ لگا ہوا ہے
وہ ہو گیا بھائی جان ہو گیا کلیئر ہو گیا وہ تو پکڑے گئے جنہوں نے جو مال لیا تھا نا نکالا تھا وہ لوگ پکڑے گئے
ابھی ویسے نہا سوچا جائے کہ اگر کتنے بڑے مندر میں جو اپنے ملک کا سب سے بڑا مندر جب اس میں ایسا ہو سکتا ہے تو آپ سوچے کہ کہ عام انسان تو کتنا ہی سرکت ہوگا اس ملک میں
بالکل صحیح اس میں کیا کیا
عام انسان تو کہیں بھی سرکچت نہیں ہے بھائی جان
بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے بھائی جان دیکھو دیکھا جائے نا
جی جی جی
سوشل میڈیا کو کیا چاہیے پبلسٹی اور وہ وہ یہ نہیں دیکھتی دیکھتی کہ سچ کیا ہے غلط اور جھوٹ کیا ہے اس کو کو بس دھرم کے نام پر لڑایا جاتا ہے ہندو مسلم کر کے لڑا دےیا جاتا ہے
جی جی ویسے نا ایک جیسے میں
گ یہ مطلب نہیں ہے بائی
جی جی یہ جیسے ہی میں ایک دیکھ رہا تھا کہ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہوتیھی وہ یوٹیوبر بہت بڑا یوٹیوبر ہے تو وہ کیا ہے وہ دکھا رہے تھے ارے ملک نام تو نہیں پتا اس کا کہ اس میں کیا ہے کہ وہ رہی تھے کہ جیسے مدہ پردیش میں کیا ہوا کہ ایک جیسے ترکاری بولتے ہے چاول وہ شاید مطلب ہزاروں ٹن تھی انہوں نے کیا کیا سرکاری بابوؤں نے مل کے وہ وہ چاول تھے وہ سرکاری آفس سے بھیج دیے سرتاری آفس سے وہ پرائیویٹ والوں نے خریدے پھر پرائیویٹ والوں نے کیا کیا کہ وہی سرکاریوں کو بیچ دیے جب وہی چاول دوارا سے واپس آیا تو وہاں پر کی جانچ ہوئی تو پتا چلا کہ یہ تو اپنی سرکاری مال ہے تو یہ دوارا سے کہ آ رہا ہے پھر وہ کیا ہے کہ پکڑے گئے سبھی کی یہ ایسا ہوگسے رہا ہے کہ یہی سرکاری مال پرائیویٹ کو آ رہا ہے پرائیویٹ والے ہمیں ہی بیچ رہے ہیں
بالکل بالکل یہی چل رہا ہے آج کیل آج آج کےان دنیا میں یہی چل رہا ہے
تو وہی تو بھائی جان آج کے ٹائم پہ نا ہمارے ملک میں بہت زیادہ برشٹاچار بھی بڑھ چکا ہے نا بڑھ چکا ہے کہ آنے والے دس یا پندر س لو میرے حساب سے اپنا دیش بشٹاچار والی لسٹ میں سب سے اوپر پہ نہیں آ جائے کہیں
ہاں ٹاپ آ جائے گا سب سے ٹاپ اوپر ہی آ جائے گا بھائی اس اس طرح کی نا سچویشن بہت چل رہی ہے بشٹاچار چار میں تو ہر جگہ دیکھ لو بھائی جان بشٹاچار لیے ہر جگہ دیکھ لو کوئی بھی دیکھ لو چھوٹا چھوٹا ہو بڑے سے بڑا
جی جی اس کے لیے تو ویسے ہمیں ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم ہم خود ہی کسی بھی بات کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں کوئی بھی ہمارے ساتھ غلط کرے تو کچھ نہیں بولتے ہیں چاہے وہ ہمارا سرپنچ ہو چاہے وہ ہمارا کوئی سرکاری بابو ہو کسی کے خلاف ہم بھولتے نہیں ہیں کیونکہ ہر کسی کو یہ لگتا ہے کہ کہیںے ناراض نہ ہو جائے پھر یہ ہمارے کام میں نہیں آئے گا ہمارا کام نہیں کرے گا ارے آپ یہ تو سوچیے کہ وہ کیوں نہ کرے گا اس کا تو کام ہی یہی ہے آپ اس کی شکایت کیجیے
سنو کل میں نے ایک بات سنی تھی اسٹاف سے سنی تھی اسٹاف سے جو ہاسپٹل کا اسٹاف ہوتا ہے نا تو یہ بات ہے ادھر ہے نیم کھیڑا کے آس پاس کی بات ہے میں گیا تھا کل تو میں نے ادھر سنا تھا تو کیا تھا پتا ہے ایک جو سفائی کرمچاری ہوتا ہے نا
جی جی
صفائی صفائی والے کے لیے اس کے لیے دس ہزار روپے سیلری آتی ہے پر منتھ اب اس میں سے یہ جو ہوتا نا ہیڈ آفیسر ہوتا ہے جو ہاسپٹل کا مال کو انچارج ہوتا پورا وہ کیا ہے کہ اس میں سے اس کو صرف اور صرف کتنے روپئے دیتا ہے پت ہے چار سے پانچ ہزار روپئے آدھے یا آدھا یا آدھے سے بھی کم
جی یہ تو ہے ہی انشاء اللہ یہ تو ہے ہی کیونکہ آج کے ٹائم پہ نا انسان اپنی سیلری چاہے وہ اس کی ایک لاکھ آ رہی ہو اس سے خوش نہیں ہے پتا نہیں کیوں انسان دوسرے کے حقوں کھانے میں بڑا وست رہنے لگا ہے کوئی بھی سرکاری بابو ہو کوئی بھی نیتا ہو جیسے نتا کت کے پیسے کھتے ہیں جو آم جنتا کا ہے گغریب جنتا کا ہے ان کے لیے جو پہنچنا چاہے اس کو کھا جاتے ہیں اور سرکاری بابی بھی آج کل نا ان کی سہایتا کرنے میں وست ہوتے ہیں کیونکہ ایک حصہ ان کے لیے بھی مل جاتا ہے جیسے آپ دیکھیے
گاؤں میں نا بجٹ آتا ہے پیسے آتے ہیں کہ آپ گاؤں میں اچھی اچھی سے اچھی روڈ بناائیے نالے اچھے بنائیے ٹیوب لائٹ
بھائی آپ کو شاید پتا نہیں ہوگا کہ جو ڈانگ وکاس گاؤں وکا چتر کے لیے بھی پیسہ آتا ہے نا سالے اس کو پورے کو کھا جاتے ہیں اور وکاس کے نام پر پورا کچھ نہیں کرتے ہیں بھ پورا پیسہ اپنی جم میں رکھ لیتے ہیں اڑپ لیتے خود اڑپ لیتے ہیں سارے
تو انشاء اللہ اس میں نا ان کی نہیں غلطی تو ہماری زیادہ ہے نا کہ وہ تو کچھ چند لوگ ہیں مان لیجیے پانچ دس پندرہ لیکن ہمارا پورا گاؤں تو اتنا بڑا ہوتا ہے پھر بھی کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے اور اگر آپ کو آواز اٹھانانی چاہیے بوڑھے بڑے پہلے ہی ہمارے جو ہوتے ہیں نا وہ پہلے آپ کو روکنے کے لیے آ جائیں گے ارے تجھے کیا کرنا جبک کوئی یہ نہیں سوچتا ہے کہ ارے یہ بات صحیح ہے یا غلط واستب میں ہمارے ہفہ پیسہ کھیا جا رہا ہے یا نہیں کھ رہا
ہیں کہ کہ ان پر کوئی آنچ نہ آئے اور یہ اکثر ہوتا ہے بھائی جو آواز اٹھاتا ہے نا اس کوچل دیا جاتا ہے
جی اگر بتےے نا یہ بات بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہی ہے تو میں یہ ایک بات مطلب سوچتا ہوں کہ اگر یہی بات اس ٹائم پہ اگریزوں پ ائم پہ یہ بگت سنگھ سکھدیو راج گرو یا پھر گاندھی جی یہ بات اگر سوچ کے بیٹھ جاتے نا تو ان شاء اللہ آج ہم شاید اتنے سوتنتر نہ ہوتے جو ہمیں تھوڑی بہت سوتنرتا مل رہی ہے نا وہ بھی نہیں ملتی ابھی بھی ہم انگریزوں کے چلائی ہوئی قیمت میں رہتے انگریز جو کہتے وہی ہمیں کرنا پڑتا ہے جیسے وہ ہمارے یہاں سے پہلے ٹیکس لے کر اور اپنے ملک کو وکست کرتے ایسا ہی آج بھی چل رہا ہوتا
جی جی ویسے ایک بات بتاؤں نا بھائی جان سنو
جی جی
میں میں کیا کہہ رہا ہوں انشاء اللہ اگر سب لوگ مطلب آواز اٹھانے والے کا ساتھ دیں اور ایک پوسٹ میں نے دیکھو پڑی تھی سوشل میڈیا پر تو اس میں کیا تھا
جی
کہ آپ بولو بول نہیں سکتے ہو تو سنو سن نہیں سکتے ہو تو دیکھو دیکھ نہیں سکتے ہو تو ساتھ دو ساتھ نہیں دے سکتے ہو تو چھپ رہو کتا کسی بھی سائٹ کا پچھو مت لو
جی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہ تو وہ بولتے تو ہے ن بس کوئی اچھا کرے گا تو اس کے خلاف ضرور بولنا بولنے آ جائیں گے اس کو روکنے آ جائیں گے اس کو ارے تم کم سے کم ساتھ نہیں دے سکتے تو وہاں پر چپ رہا ہ پھر
ج
اگر تم کچھ اچھا تو برا کیوں کر رہے ہو پھر کوئی انسان میں ابھی دیکھا ہوگا سونا بانگ چک ہے ہمارے وہ کیا کہ فیمس سائنٹسٹ ہیں ان کے اوپر ایک مووی بھی بنی ہے تھری ایڈیٹ تو ابھی کیا ہے وہ ب وہ ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس سے کہ ہمارے دیش کا جو ایجوکیشن ایجوکیشن سسٹم ہے وہ سدھر سکتا جٹھ تو ابھی نا آپ نے دیکھا ہوا کہ آر ایس ایس ا بی پی بی جے پی والے یہ کیا ہے کہ کہ بہت سارے لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ارے ہم یہ اس کو مار دیں گے یہ کر دیں گے ارے یار تمہارے گاں بچے جا کے ودشوں میں پڑ رہے ہیں تم بھی تو اپنے بچے بچوں کو انڈیا کے اسکولوں میں ہی پڑاؤگے نا اور وہ انسان اسی کے لیے تو سوچ رہا ہے کہ یہ دیا کا سسٹم صحیح ہونا چاہیے
بٹ ایک بات ہوتا بھائی جان سنو بائیان ان میں نے ابھی ایک نیوز سنی ہے دیکھیے آج ہی دیکھیے آج نہیں کل دیکھیے شام کو ا کیا